ہلو
ہوں ہاں یہ ہلو دوسرا
یہ یہ وہ ادھر تابش بات کر رہے ہیں
اچھا اچھا ہاں اچھا ہمیں لگا یاسر مذاق میں کہہ رہا
ہوں ہوں
ہوں آواز تو آرہی صاف ہاں لیکن جو ہے اچھے آپا میں کچھ ہے
ہمم
تو ہم نے بات کری تھوڑی دیر تو صحیح بات ہوئی اس کے بعد اپنے آپ ہی کٹ گیا پھر میری آواز مطلب اس کو نہیں گئی اس کی آواز میں ہمیں میرے تک نہیں آئی
ہمم ہمم
تو جو ہے پھر فون ہی کٹ گیا ہم لوگ کا
ہاں
اورحان کا جب سے اسکول میں داخلہ کرا دیے تب سے سکون اور صبح چلے جاتے ہیں آتے ہیں گی ساڑھے گیارہ بجے قریب اس کے بعد کھاتے ہاں کھاتے پیتے ہیں نہاتے دھوتے ہیں ہم اسکول سے آ کے اور جو ہے پھر سو جاتے ہیں ہم کہتے اب بھیا کہ میری صحت بھی اچھی ہو جائے گی
انشاء اللہ
پہلے سوتا کہاں تھا ہر ٹائم جاگ رہا ہر ٹائم باتیں کر رہا جاگ رہا
ہوں ہوں
ہم سے کل کہ لیں گے آلو کی کھچڑی بناتی والی میں نے کہا تھا میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا
ہ ہ ہ
ہوں تو ہم نے بنائی تی ارہر کہ پھر ہم نے آج ان کے لیے تحری بنا دی ہے یہ تو ان کو اتا دھیان نہیں کہ اس کو تحری کہتے ہیں اس کو کھچڑی کہتے ہیں
ھمم ھمم
تو آج تحری بنائی کھا پی کے ہم نے ان سے کہا جاؤ غسل کر لو تم
ہاں غسل جمعہ ہے غسل
ہاں غسل کرا انہوں نے کرتا پیجامہ پہنا نہا دھو کر کے لیٹ گئے بڑھیا اب سو رہے ہیں
ھمم
باتیں بہت پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھود کھود کے نکالتا ہے
بات لیکن اس کی اچھی رہتی ہیں
ہوں کل ہم نے بنائی تھی بھنڈی کی سبزی بھنڈی کی سبزی جو ہے بالکل کل سلو آنچ میں کر کے ہم چلے گئے نہانے ہو آپ پس کپڑے پہننے آرام سے بیڈ پے لیٹ گئے بھول گیا سبزی کا وہ پھر ہلکی ہلکی سی جل گئی یہ ہمیں رات میں ان سے کا کباب دیتے آئے گا آپ دال کے ساتھیک
لو بتا دو امی وہشا امی بتا دو گی امی بات کر رہی ہیں
تو جو ہے صبح یہ ہم سے کہنے لگے تم بھنڈی کے پراٹھے بنا دو انہیں بھنڈی پراٹھے کہاں بنتے ہیں آلو کے پراٹھے بنے کہیں نہیں تو بنا سکتی ہے وہ تو جو وہ وہ ایک دم سوکھی سوکھی سبزی تھی بھنڈی کی پھر ہم نے سوچا ایسے تو پر مطلب آٹے میں بیلیں گے اگر تو تو چپک جائے گا پورا خراب ہو جائے گا ہم نے اس میں چوپر میں لیا اس سے کھینچ کے بھنڈی ایک دم مہین مہین ہو گئی
ہاں
مہین مہین کٹ گئی وہ اس کو ا مجھے روٹی اس میں اچھا نمک بھی ہلکا سا تیز ہو گیا تھا وہ جو تب بھن گئی تھی نمک بھی تیز ہو گیا تھا تو جو کا ہم نے پراٹھا ہی بنا دیا ہاں لیکن کھانے میں مطلب خراب نہیں لگ رہا تھا
ہوں ہوں
جیسے نہ بھنڈی کی جو ل اس میں بھی جو ہے کٹائی نیمبو ویمبو ڈالا تھا تو وہ بھی نہیں تھی چپچپاہٹ سے جو ہوتی ہے
ہاں
تو ہم نے کہا چلو جی سبزی سوارت ہو گئی ورنہ جو ہے ایسے اچھی نہیں لگ رہی تھی روٹی کے ساتھ
وہ پراٹھا بن جاتا ہے تو اچھا وہ آلو کا بڈو گوبھی کا پراٹھا تو اچھے سے
لیکن ارحان کے تو بہت دماغ نا ارہان کو اس سے پہلے آلو کو بتا کے گوبھی کا بنا کے دیا تو اس نے کھایا ہی نہیں ہی ہی ہی سمجھ گیا تبھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ جو ہے اس کے قانونی کرنے کی عادت ہے رام بھائی اور تابش تکی اسر والی قانونی ہیں
ہاں ہاں ہاں پھر
ہم سے کہرہے تھے آلو کا پراٹھا بنا دو ہم نے سوچ اس کو کیا پتا گوبھی والی جو ہے سبزی بھر دی اس کہنے لگا یہ کیسا پراٹھا بنایا ہے اس میں نمک مرچا نہیں لگ رہا ہے بڑا تو ہوا نہیں ہے
او ہو
تو جو ہے ہم بھیا تم بھی جآید تو ہاں ہم نے پھر اس نے کھایا تھوڑی نہ وہ
اس میں جو ہے اردو میں بات کرنے کے لیے تھا مطلب کسی بھی ٹاپک پہ کرو
ہاں لیکن کہہ رہے تھے پولییٹکس پہ بات نہ کریں مطلب جو ہے راجنیتی پہ اور کوئی پرسنل بات نہ کریں باقی اردو میں بات کریں کیونکہ آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے نہ اور جس سے بات کری جا رہی اس کا ٹاسک ہوگا وہ تو اسی روپے اس کو ملیں گے ایک بار دس منٹ بات کرنے کے
اچھا اچھا
ہاں اور جو ہے جو بات کر رہا اس کے سب ٹاسک ہوں گے پھر اس میں آڈیو پھر اس حساب سے پیسے ملیں گے دس روپئے منٹ کچھ بتا رہے تھے
ہوں
لیکن جو ہے وہ جب ہم دیکھ رہے اس میں سے اسکور آتا ہے کیونکہ جیسے بیچ میں اب تبھی ہی نان اسٹاپ تو بولتے نہیں رہتے ہیں تو وہ پورا دس منٹ کا نہیں ہوتا وہ تھوڑا کم کا ہوتا ہے
اچھا اچھا
ہوں تو ہم نے جو ہے آپ لوگ سے سے بات کری اچھے آپا سے بات کریں تو ہو ہی نہیں پائی
ہاں وہ نہیں اس کے فون میں بھی ہمیں لگ رہا اس کے نیٹ ورک ایشو کچھ ہے ابھی
ہاں کچھ ہے دقت وہاں پہ کر رہا
نارمل کا کالنگ تو ہو نہیں پاتی ہے
ہاں اور پھر جب وہ لیٹ جاتی ہے تب بھی بات نہیں ہو پاتی جیسے میرے پہلے والے موبائل میں نہیں تھا اگر لیٹ گئے تو اب آپ جیسے
ہم عظمی سے کہتے ہیں تم بیٹھ کے ادب سے بات کیا کرو
ہاں یہی تو میرے میں بھی تھا بیٹھ کے ادب سے ہی بات کرو
آ ہ
ورنہ پھر جو ہے بات نہیں ہو پاتی تھی
ہوں ہوں ہوں
جہاں لیٹو بس وہاں آپا کے وہاں بھی کچھ دکت ہے
ہاں ہاں آپا کا یہاں نیچے وائی فائی آتا ہی نہیں وائی فائی پورا نیٹ ورک صحیح آتا ہی نہیں ہے
ہاں کل ملیحہ سے بات ہو رہی تھی تو وہ بالکل آواز کٹنے لگی ہم نے کہا تم جو بول رہی ہو جو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے توپھر انکو کمرے میں جا کمرے میں جا کے پھر بات ہوئی تو بس بات صحیح سے ہونے لگی
ہاں پتا نہیں کچھ ہے موسم بھی خراب چل رہا ہے
ہاں آپا کردی کال زکی تھا ورنہ وہ بھی چلا جاتا تو جو ہے ہم لوگ سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے کل ہم جو ہمیں کو بلا رہی تھی جب کیا اس دن آپ گئی تھیں آپ وہاں گئی تیں
ہاں ہاں ہاں
ہوں
ہاں کہ رہی ہیں کی کو بارش نہ ادھر آ رہی ہو کیونکہ جب ہم بندے پہ پہنچے ہیں تو ادھر والے مطلب پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو بہت کالے کالے بادل تھے گہرے گہرے
ہاں کل سے بارش یہ برابر ہو رہی ہے اس ٹین تھوڑا موسم صحیح ہوا ہے
ہاں تو پھر جو ہے وہی تم نے کہا پھر ہم نے کہا دیکھو موسم اس کے بعد بھیا جو بارش ہوئی ہے اتنی بارش اتنی بارش کے اللہ
کل ہم نے اپنا کپڑا ڈالا تھا یہاں پہ سوکھا ہی نہیں وہ نا موسم میں نمی بالکل ہو گئی ہے تو جو ہے اب ہم نے سوچ مشین میں سکھا کے تب ڈالا کریں گے ادھر والی کھڑکی سے اور پک والی کھڑکی سے ایک ڈوری باندھی ہے دونوں میں تو ایک سوٹ ایک سوٹ میرا اتنی جگہ ہوتی ہے کہ عمران کا سوٹ اس میں لٹک جائے اور میرا سوٹ آ جائے تو اور کہیں ڈالنے کاجگہ اوپر سے تھوڑی تھوڑی سی دھوپ بھی آتی ہے بارش نہ ہو تو یہ پوری پر نی ہٹا دیں اور جو وہ رکھیں ہیں دفتی وفتی ورنہ ابھی ابھی نہیں ہٹائیں کہ بہت چھیٹیں پھر ائیں گے
ہاں وہ تو ہے
اور کھانا وانا کھا چکی آپ
ہاں کھانا کھچڑی بنائی تھی بڑی مشکل میں تو کھچڑی بنا پائے ہے دو ڈھائی بجے تو کھانا کھایا ہے اتنی تکلیف
نہیں تو آپ ایک بار ایسا کریے ایرا نے کسی ڈاکٹر کو دکھا دیجیے یہ بھی تو اسپتال اچھا ہے یہاں بھی
ہاں ایرا اچھا تو ہے
ہوں
جو ہے ڈاکٹر کو ایک نئی بالکل مطلب ہمیں بہت لمیٹیڈ دوائیاں بالکل سمجھا ہوا ہے ان کو کہاں سے کب کیا شروعات ہو
ہاں یہ تو رہتا ہے ڈاکٹر کو شروع سے پتا رہتا ہے کہ کیا ہے
پہلے پچھلی بار یہ پیسوں کی وجہ سے ہی تو عمران کو دکھایا تھا لیکن وہ جو ہے انھوں نے دوائیاں تھیں تو اس سے میرے سوجن آ رہی تھی بہت زیادہ
ارے پتا جب کوئی دقت ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے جلدی صحیح ہو ہی نہیں آتی ہے
یہ چیز تو اور عروسہ کے آپریشن تہورا تو وہ بھی آنے کے لیے کہہ رہی تھی
ان کو کاہے کا آپریشن ہونا ہے
وہ یہ ریڈ کے ہڈی کا ہاں وہ تو پیر بیکار ہو گیا اس کی پیر کہہ رہی بہن ہم تو بالکل معذور ہو گئے اسی لیے تو پہلے آپریشن کہہ رہی تھی کہ آپریشن جو ہے نہیں کرائیں گے لیکن اب کہہ رہی جب بالکل مطلب ویسے بھی ہم نہیں چل پیر ہی معذور ہو گئے ہیں تو ویسے بھی آپریشن ہی کروا لے ہو سکتا صحیح ہو جائے پیر مطلب
بچاری وہ تو بالکل ہی پریشان ہو گئی دماغی طور سے بھی اور اس طرح سے بھی
تھوڑا صحیح ہوا ہے دماغ ا وہ جو پہلے جو ہے آوازیں آ رہی تھی لیکن پتا نہیں ریکارڈ کیسی ہوئی کون سی آوازیں تھی کیا تھا
ہوں کچھ ذہنی مریض مطلب کچھ ہو گیا ہے ہمراج ان کے
ہاں وہ سب طرف کی جو ہے ٹینشنیں جو ہیں وہ انسان کو بیمار ہی کر دیتی ہیں
ہاں
اب ان کی نسیں کہہ رہی ہوئی اب ایم آر آئی ہوئی ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ پورا نسوں کا گچھا جیسے آپس میں
جکڑھ گیا
ہوں کہتے ہیں نہ کہ جو ہے فکریں اور غم انسان کو کھا جاتا
ہوں لڑکیوں کی بہت دور شادی بھی نہیں کرنی چاہیے اب دو ہی بہنیں ہیں اب ایک جھانسی ایک بریلی ایک کا وہ ایریا ایک یہ ا
دھار بھی تو مل ہی نہیں پاتے ہیں گھر والے تو پھر بھی کبھی کبھار پہنچ جاتے ہیں آس پاس کے جو ہوتے ہیں وہ تو ملنا جلنا ختم ہی ہو جاتا ہے
ہاں نہیں یہ دونوں سگی بہنیں آپس میں ملیں ہیں تو پانچ ساڑھے پانچ سو کلو میٹر کی دوری طے کریں
ارے اللہ
سنبل ب جھانسی ایک جیسے امانی گنج اور چوددھرانہ اور بیچ میں ملیح آباد سمجھ لو ایک امانی ب وہ ہاں امانی گنج میں ایک کی شادی ہو ایک کی وہاں ہو بڑی زنجر خان میں ہے ابھی جی مراز گنج کا میکہ ہو ایسے ہیں ان لوگ کا راستہ اگر ڈائریکٹ بہن بہن کے یہاں جائے گی تو بہت دور نہیں پڑے
اور کیا بہت زیادہ دوری
جھانسی یہ ممبئی سائڈ ہے
اتنی لمبی دوری طے کرے انسان تو پریشان بھی ہو جائے جسم میں اتنی طاقت بھی ہونا
ہاں اور جو ہے اب عروسہ کا جو ہے بدایوں کی طرف پڑتا ہے ہردوئی روڈ ادھر چلے جاؤ
ہاں
بالکل ہی اپوزٹ ہے دونوں
میرے وہاں جب میری بھابھی کے پاپا کا انتقال ہوا تھا تب کیا یہ آئیں گی تو جیسے پہلے تو لگ رہا راستہ نہیں مطلب کٹرا کاٹے اور پہنچتے پہنچتے ادھر ان کے ابا کا کفن دفن بھی شروع ہو گیا بھائی کہاں وہ مٹی کہاں ر روک جاتی ہے اس کے بعد جو ہے ان کو راستے سے دکھائی گئی تھی اور ٹریفک الگ اور کوئی کوئی کسی پتا تھوڑا نا کوئی کیسے کہاں پہ ٹریفک لگا رہے
ہاں ہاں وہ تو ہے ہی ہے ظاہر سی بات ہے
جہاں جہاں پہ زیادہ جو ہے گاڑیاں ہوتی وہاں جام لگنے لگتا ہے
وہ تو ہے ہی ہے
تو وہی ممی کہتے ہیں لوگ اسی لیے جو ہے نہیں دور شادیاں کرتے ہیں کہ اچانک موت مٹی ہو جاتی تو کہاں اور آس پاس والے لوگ جو ہے محلے ٹولے میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور
ہوں ہوں ہاں وہ چیز تو ہے ہے وہ وہی کہتے ہیں کہ وہ کل کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ صفہ جو ہے وہ لوگ سب چلی جاتی ہیں نحال گھومنے پھرنے سب رشتتے داری ہے ان کی
ہاں ہاں سب ممبئی کتنے ہے بولو
ہاں تو یہ ہے کہ صفا کا چڑچڑاپن رہتا ہے وہی میں یہ کہہ رہی تھی کچھ ٹائم کچھ سالوں بعد ہم لوگ یہ کہیں گے میری بہن ایک ممبئی میں ہے بھانجی ہے اتنا کہاں آ جا پائیں گے یہ صفہ کا ایڈمیشن وغیرہ ہو جائیگا تو اتنی لمبی چھٹی چھٹی نہیں مل پائے گی وہاں گرمیوں کی چھ
کبھی ایسا ہو کے صحیح بھی لکھنؤ شفٹ ہو جائے اگر لکھنؤ میں رہنے لگ جائے مگر ایسا خیر بہت مشکل ہی ہے
نہیں نہیں مشکل ناممکن ہے
ہوں صحیح بات ہے
کیونکہ جو ہے وہ ان کی ساس اپنے میاں کو لے کے اپنے مائکے چلی گئیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہیں بہو جو ہے بیٹے کو لے کے اپنے مائیکے نہ شفٹ ہو جائے حالانکہ ان کا ان کا پ پوری سسرال تو ان کی یہی ہے
ہاں
لیکن انہںی نے اس طرح الجھا دیا بچوں کو کہ انے
ہوں کیا نہیں ہو پائے گا ہم تو کبھی کبار جانے کی سوچ تے ہیں تو یہی ہوتا کہ اتنی دوری کا خرچ پھر جو ہے جسم میں طاقت ہو اتنا وقت ہو تو انسان جائے
لی
بہت مشکل ہی یہ ہم لوگ کا بھی سب کا پہنچنا ہاں فر ہوٹل وغیرہ لینا
اور کیا وہاں انہیں نے ہال ہی ہال ہے کمرے کتے چھوٹے چھوٹے ہے
کمرے جب فلیٹ میں چھوٹے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر
کوئین سائز بیڈ پڑا ہے کنگ سائز بیڈ بھی نہیں ہے
ہوں نہیں جی